السلام علیکم ولیکم تو کیا حال آپ ٹھیک ہے اچھا سے گھر تو سب ٹھیک ہے آپ بس شکر اللہ کاا تو کہاں پر ہے آپ ابھی
ابھی ہم باہر سک بھی
ب سک تو آپ آپ کو آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ کہ وہاں سے شور آ رہا ہے تو آپ وہاں کیوں گئے
یہاں پہ ہم ہمیں اس کے پاس دکاندار کے
دکاندار کےا ج تھا ہاں تو جانا تو تھا پر آپ اس وقت آپ کےاس وہاں سے تو بہت شور تک ہاں تو آپ کو بھیج دیجیئے وہیں پر رکھے تو وہ مسئلہ نہیں ہے
صی صی
امتحان کی تیاری شروع کی
ت ب شرو کی
کس امتحان کی تیاری شروع کی کس کس پرچے کی تیاری شروع کی آپ نے
جی
ج تو آپ نے کس کس پرچے کی تیاری شروع کی کیونکہ اگر آپ امتحان میں خدا ن خواستہ آپ پاس نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے تو نقصان دہ ہو جائے گا نا تو اسی لیے آپ کو تو
لیکن تھوڑا مشکل ہے ویسے تو ہم تیاری اپنی طرف کی ہے آپ دیکھیں گے اب کیا کیا ہو سکتا ہے تو ہم ایک امتان وہ لیں گے اور انشاء اللہ واپس ہی ہو جائیں گے کیونکہ جو ہمیں پیپر وہ ہمارا امتحان کاہ ہے وہ ہمیں استاد نے بولا ہے کہ
استاد نے بولا ہے کہ اتنا اتنا کرنا اب استاد دیکھ کے اتنا سا جھڑ رہا تھایکن جھوٹ بول رہا ہاں تو پر یہاں سے وقت کی نزاکت کو بھی دیکھا جائے کیونکہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کو پرچے کی تیاری کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں بچے گا جتنا وقت آپ اس کو دینا چاہیے کیونک یہ والا پرچا تو پہلے سے ہی آپ کا فیل ہوا ہے تو یہ تو اس بار تو آپ کو یہ پاس کرنا ہی پڑے گا
جی صحیح اور بھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن خاتونڈٹ خاتون نظیر
ج تو آپ کیسے کریں گے گے پرچی کی تیاری
جی فی الحال ہم دانتوں آنے جا رہے ہیں اپنے دکاندار کے پاس اب لیکن یہ آپ نے اپنے عزیز دو
جیٹو
اس کو یہے بھیج دیا ہے تو آپ ج یہ لے آئیں گے تو اس لیے آپ کا امتحان کر رہے ہیں
جی جی اور گاڑیوں آج راستوں پر بہت ساری آمد و رفت بہت ہو رہی ہے تو آپ اپنا دھیان رکھیے گا کیونکہ بہت ساری آج گاڑیاں آج ایسی ہی چلتی رہتی ہیں
عمد و رفت بہت تھڑی اور انسان کو خود کا اپنی زندگی کا بھی بہت سارا یہ ضرور رکھ انسان کی قیمت کیا ہے اگر تھوڑا سا لگ
کیونکہ بات میں تھوڑی ہلچل آ رہی ہے تو تھوڑا دبا کے آ بات کریں گی اور جو آمد و رفت یہاں راستے میں ہو رہی ہے تو اس پہ بھی آپ اپنا خیال رکھیں گے کہ کیوںکہ بہت گاڑیاں بڑھ گئی ہے راستوں پہ ہر گھر پہ آج دو تین گاڑیاں ہیں اور اگر مطلب لوگوں کو تھوڑی ہی دور جانا ہوتا ہے تو وہ اس اس لیے بھی گاڑی نکال لیتے ہیں اور آپ آس پاس کے لوگوں کا دھیان نہیں رکھتے جی تھوڑا ہم دبا دبا کے ہم اس پہ وہ چلیں گے تو کیونکہ گاڑیاں بہت آہستہ آہستہ رک رک کے چلتی ہے تو اس وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑا اب گایاں رہی جی جی تھوڑا تھوڑا بیچ میں گاڑیاں تیز بھی چلتی ہے پر بیچ بیچ میں کہیں رک بھی جاتی ہے تو مطلب آرام سے بھی چلتی ہے گاڑیاں
علی اصلی میں جو
جو اتا ہاں کیونکہ چلانے والے پہ بھی جی تھوڑی تھوڑی ہاں آ رہی ہے تو آپ اس پہ تھوڑا ایک جگہ سے ہٹ کے تھوڑا کیجیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مجھے بولیے کہ اس وقت کتنی گاڑیاں چل رہی ہے زیادہ گاڑیاں تو نہیں چل رہی راستے پہ
گاڑیاں چلنے کو تو بہت روری ہے لیکن گاڑی چلانے ان کو سمجھنا چاہیے کہ راستے پر جو انسان چل جاتے ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان مت کوئی آز آ ان کو میں کوئی مشکل پہنچ گی ان کو مت کوئی پریشانی
کو پریشانی پچھے گی ہاں لوگ تو اس کا دھیان رکھ ہی نہیں پا رکےتے ہی نہیں ہے کہ لوگ مطلب دوسروں کا دھیان رکھی کہ دوسرے لووں کو کوئی تکلیف نہ پچے کوئی ایزا نہ آئے تو اس وجہ سے پھر انسانیت آج دن بہدن ختم ہوتی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے اب گاڑیاں تھوڑی آہستہ آہستہ بھی چل رہی ہے تھوڑی
پھر س اس سے کر رہی ہے
تھوڑی آہستہ پیچھے سے تھوڑی گاڑیاں مجھے لگ رہی ہے چل رہی ہے
ہاں گاڑی تو چل رہی ہے اتنا لیکن اتنا لیکن یہ اتنا لیکن یہ
جی تھوڑا آپ اندر کی طرف اگر آ جائیں گے تو
کوا مل کوئی بات نہیں ہوئی
باس ہو جی چلو وہ بھی ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بھی جی
تو مجھے آپ بولیے ابھی ہمیں تھوڑا سمئے ہو گیا ہے گاڑی چلاتے ہوئے
آپ حساب سے مجھے کتنا گاڑی چلانے میں سمجھ لگے تو گاڑی چلانے میں آپ کو کم سے کم اگر آپ کل سے ہی شرو کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک ایک مہینہ تو کم سے کم لگے گا ہی لگے گا
جی
ایک مہینہ تو آپ کو گاڑی چلانے گاڑی سیکھنے میں لگے گا ہی لگے گا کیونکہ گاڑی سیکھنا کسی بچوں کا کام نہیں ہے کیونک بہت لوگوں نے گاڑی سیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن گاڑی چلا نہیں پائی کیونکہ انہوں نے جلد بازی قستے آک اس کی وجہ سے وہ اس میں ن ن ناکام ہوئے تو یہی بات ہوتی ہے کہ جس چیز میں بھی جلد بازی کی جائے اس میں کامیابی کا مطلب کامیابی بہت کم رہ جاتی ہے اور ناکامی کا ذریعہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے جس چیز میں وقت دینا چاہیے تو اس چیز میں وقت دینا ضروری ہے چاہے اس میں جلد بازی کرو آپ یا نہ کرو وہی آپ اسی پہ آپ کا جو کامیابی کا درجہ ہے وہ پرچا لگ جاتا ہے
جی یہ صحیح بات آپ کیا ہے ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ جو گڑی چے انسان ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو اپنے داتون جو ہے وہ صاف رکھے دانت بھی دانت بھی صاف رکھے اور جو گاڑی کے پہیے بھی ہے وہ بھی صاف رکھے
جی دانتوں کا استعمال تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور انہیں صاف رکھنا تو ہماری ضروری ایک ضروری مجبوری اور ضروری ذمہ داری ہے
ویسے ہی مطلب میرا ماننا بھی ویسے ہی میرا ماننا بھی ہے کہ کہ جو گاڑی چلانے والے انسان ہوتا ہے وہ بڑے ذخین ہوتا ہے لیکن ان کو اپنے طعون سے اپنا دان بھی صاف رکھنی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہوگا ان کے ساتھ جب وہ گاڑی سےب اترتے ہوں گے تو ان کے سامنے کوئی نہیںاں مجھے لگ رہا ہے کوئی اتنا بہاد دنیہ ہوگا جولے گا کیونکہ ان کے جو ان کا منہ ہوتا ہے ادھر بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے
تو بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ جو گاڑی چلانے والے ہوں گے انہیں گاڑی کی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسے بھی صاف و شفاف رکھنا چاہیے کیونکہ گاڑی ہی ہر سب چیزیں نہیں ہوتی ہمارا جسم بھی ایک گاڑی کی طرح ہی ہے جسے ہمیں صاف گاڑی کی طرح رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا جس بھی دن رات ہمارے انڈر ہمارے ہمے خود مختار نہیں ہم اس کو مطلب کنٹرول میں رکھتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہمیں اس کی صفائی کا بھی بہت اہتمام رکھنا چاہیے
جی خود کو ہمیں بہت موذہ سمجھنا چاہیے اور خط بت سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان پیدا ہوئے ہمیں بشعور انسان بنے ہیں اور ہمارے اخلاق ہے وہ بہتچے ایسے ہمیں دوسروں کو بھی صلاحیت صحت کیے کہ آپ ادر پ استعمال کرے اور آپ بھی اپ کیونکہ
جی جی جی تھوڑی گاڑیاں گاڑیاں بھی مجھے لگتی ہے کہ آج کل تھوڑا آرام آرام سے ہی چل رہی ہے گاڑیاں زیادہ تیز بھی نہیں چل رہی
نہیں ہم اتری اب تھوڑا کام کام کر رہے ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا اس وقت گھر کی طرف آ رہے ہیں
جی آب ہمیں ادھر جد
جی اب ہمیںنا شز دکاندار کے پاس نہیں ملا تو ہم تھڑا آگ جا کے موٹر سائیکل پا آگے جا کےے اور جی جی یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ اور آپ اچھے آگے گئے وہ دان تو لے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور مجھےنا جی جی مجھے بتے کہ آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوست بھی شامل ہے جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں
ہ
جی آپ کے ساتھ کوئی آپ کے دوست بھی ہے جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں
جی میرے ساتھ ایک میرے معا خاص اور بہترین دوست ہے جو شکل اور سورت بہت دونوں سے ہے اور اس کو میں بچپن سے نصیحت کرتا آ رہا ہوں کہ آپ بھی داد استعمال کرے آپ بھی رکھے آپ بھی کام کیجیے آپ بھی ورزش لیکن وہ میرا بہت خاص دوست ہے وہ
جی بہت اچ جی بہت اچھی جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ایک دوست عزیز دوست بھی ہے جو آپ کی بہت باتیں مانتا ہے ورنہ آج کل کے وقت میں اچھا اور سچا دوست ملنا تو بہت مشکل ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وقت کی نزاکت اور سب کچھ دیکھ کر ایک دوست ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ پاتا پر وہ دوست کیا ہی ہے جو م میں بھی مشکل میں بھی آپ کے ساتھ رہے تو اسی کو دوست کہلاتا ہے تو یہی باتیں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہم نے آج جو بہت ساری چیزوں کے متعلق تھی چاہے دانتوں کا صاف رہنا گاڑیوں کا چلانا یا خود کا صاف رہنا یا دوستوں کا عزیز ہونا ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تو ان شاء اللہ گ بھی ہم ان کے متعلق باتیں کرتے رہیں گے ان موضوع پہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ موضوع تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے موضوع ایک ایک ہم کرتے جائیں گے آگے آگے بڑھتے جائیں گے اور اسی سے ہم اپنے ذہن اور اپنی زبان کو صاف کرتے جائیں گے اور بتائیے چلے ہم
آپ ا آپ اب کام کیجے ہم بھی کام کریں گی اللہ حافظ
کوسلام بولیے گا میرا اور بولے گا کہ گھر جا کے مجھے یہ بتا کیجیے گا
جی جی
میں ہوں تو جی چلیے آپ جلدی واپس آئیے گا دانتون لے کر جی اوکے بیٹھے اللہ ح